ہلو
ہیلو ہلو وائز آ رہی ہے
ہیلو
ہیلو
ہلو
ہاں ہلو السلام علیکم
ہیلو
ہلو ہلو ہلو بو
السلام علم بھائیان
ہاں وعلیکم السلام
ہلو یہ آواز نہیں رہی کیا ماشاء اللہ تو بھائیان ہلو
میں کہہ رہا ہوں مارکیٹ میں ہ
جی نہیں نے بازار گھر پہ ہی ہوتا ہوں باہر بیٹھا ہوں بھان آج میں آپ کو پردشن کے بار میں بتاؤ گا بھ جان
جی جی
تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے جو گھروں تھے نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں گھر پر صفائی کرتے ہیں آپ کو پت ہے کہ صفائی تو ہم کر کے اتنی اچھے کرتے ہیں مش ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہے نا وہ کچروں کو پپنکتی ہے باہر ہم ہے کہ دیکھو سڑک پہ پھینک دیتی ہیں ہم لوگ کو تو تو آپ کو پت ہے کہ دیکھو سڑک پہ ہم لوگ پھینتے ہیں نا کجروں کو تو گندگی ہوتی ہے ہوتی نا بھیا
ہوں ہوں
تو ان چیزوں سے کیا بھائی ان چیزوں سے کیا ہے بھائی دیکو ان چیزوں کو بڑھوا ہم لوگ دیتے ہیں اب وہ تو ہے کہ ہم گندگی کرتے ہیں نا تو دیکھو ماشرہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بچے اگر رہتے ہیں باہر تو دیکھو گندگی میں کھیل نہیں پاتے تو دیکو جہاں گندگی پڑی ہوتی ہے نا وہاں پر آپ کو پ ہوتا ہے کہ ان کیڑے انیک مچھر کیوں ہوتے ہیں ان وجہ سے ہوتے ہیں بھن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ باہر کہیں گھومنے جاتے ہیں نا دیکھو ہر ہر چیز کا کھانے کا یو لیتے ہم لوگ تو ان کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ کو ڈسٹ کھ پی کے پھینک دیتے ہیں تو دیکھو سب جگہ کچرا پاتر ہوتا ہے تو کترا پاتر میں ہمیں یہ چیزیں پھیننی چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم جی آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمار نالے ہوتی ہیں نا نالیاں دیکھو نالی جام ہو جاتے نا تواشا اس میں کیا ہوتا ہے نالے جام ہو جاتی ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے کچرا اکٹھا ہو جات ہے تو وہ بتا ہے وہ کچرا کئی دنوں تک سڑتا ہے تو اس میں کیا ہے دیکھو مچھر ہو جاتے ہیں انیک پرکار کے کیڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہے دیکھو وہ کیا ہے مچھر ہمارے گھر تک پہنچتے ہیں ہمیں کھاتے ہیں تو دیکو ہمار اس سے کیا ہے ملیریا وغہ ہے ڈینگو ہو جا ہے کیوں ہوتا ہے کیکہ بھائی کچرا گندگی تو ہم لگ کرتے ہیں نا
ہوں نہیں بہت ایصا موضوع ہے آپ کا گندگی ہمارے صحت کے لیے اور ہمارے شریر کے لیے بہت نقصان داک ہے اور اگر ہم اپ اپنے گھر کے آس پاس صفائی نہ رکھے تو بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہے
جی بھائی جان کیوں کو بھائی جان اس سے میں نے دیکھا تھا کہ جو ہم گھومنے جاتے ہیں نا تبھی ابھی ہم کیں کیں کئی علاقے میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ میں نے زیادہ کرتے دیکھو اسٹیشن پہ دیکھا ہے کہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ پانی ابھی پانی کی بوتل لے لی ہم نے کسی چیز سے پینے کے لیے تو پانی کو پی کے ہم وہ بوتل کو کا پنکتے ہیں کوئی کوورے میں پنیک دیتا ہے کوئی ریو کے پلی پنک دیتا تو بھائی جان دیکو ان چیزوں کو کچرا کون کرتا ہے ہم لگ کرتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہوتا ہے پارک ہوتا ہے گھومنے کا تو دیکو دھو پارک بھی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن دیکھو آج کل دیکھا ہوگا اپنے پارک میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ان گندگیاں پڑی رہیتی ہے تھیلی پ پولیتھین دیکھو بھائی جان پولیتھین جو چیز ہوتی ہے نا دیکو اس میں کیا کیمیکل ہوتا ہے آج آپ کو پتا ہوگا پہلے کے لو کیا کرتے تھے کہ تھیلا کا یوز کرتے تھے تھیلا ہوتا ہے نا ہمارا کپڑے کا تھیلا اس کا یوز کرتے تھے کی کر تھے کیکہ ان چیزوں کو دیکھو بھ جان بڑاوا ہم نے دیا ہے تھیلی کو کاغذ کو ان کو آج کل ہم کوئی سامان ل جاتے تو آپ کو پتا ہے تھیلی کے اندر سامان دیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں نا بھجن
جی
آپ کو پتا اگر ہم تھیلی کو جلاتے نا جی آپ کو پتا ہے آج کل ہم پول جی آج کل کیا ہوتا ہے کہ دھو آپ نے دیکھاگا کہ ہمارے کچرا جو ہم کچرا اکٹھے کرتے ہیں تو دیکھو ہم کسی ندی تالاب میں پھینک آے ہیں کسی کسی کچرے کوڑا پڑا رہتا ہے اس میں پٹکاتے ہیں تو دیکھو بھجن ہم کسی ندی تالاب میں پھینتے ہیں نا کچروں کو تو دھو وہاں بھی جیو جنتو رہتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے بجتی کو ہم گندا کی انگ اگر ہم صاف ستھرے دیں گے نا ہمارا محلہ بھی صاف ستھرا رہے گا ہمارے بچے بچے بھی اچھے اچھے اچھے مطلب کھیل پائیں گے وہاں پر اگر گندگی میں بچہ کیسے کھیل لے گا جی
صحی بول رہے ہیں کہ ہم جہاں کچرے پھینکتے وہاں پہ گائے بھینس کتے بلی سب گھومتے ہیں وہی چیز پھر کھاتے اور ان کے گلے میں اگر اگر پلیتین اٹک جاتے تو تو وہ اسی اسی دوران مردو ہو جاتی ہے ان کی
اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان دیکو ابھی آپ مان لو ہمارا بچہ کہیں باہر کھیل رہا ہے گندگی میں دیکھو گندگی پڑی رہتی ہے تو بچہ کیا گندگی میں بھی کھیلتا ہے آپ کو پتا تو ہم کرتے ہیں کہ دیکو آج کل آپ نے دیکا ہوگا کہ انیک ڈیٹول چل رہی ہے دیکو بچہ کبھی باہر کے کھیل کے آتا ہے نا تو اس سے ڈٹول سے ہاتھ دھلانا آوک ہوتا ہےیکو بھائی جن جتنی گندگی باہر رہتی نا ان کو کیا کرتے ہیں بچے لو کھانا کھا لیتے ہیں بنا ہاتھ دولے ہوئے ان چیزوں کو کا دیکو ہمیں عمل کرنا ہے ان چیزوں کا کیکہ میں کوئی دوسرا تو بتا گا نہیں ان کے ماں باپ بتیں گے
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح کہ جیسے کہ بچے لوگ کا آپ نے بولا کہ ڈیٹول سے ہاتھ ان کا صاف صفائی رکھنا پیرنٹس لوگ کا فرض بنتا صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ اسکول پارک اور سڑکوں پر بھی صاف رکھنا صاف صفائی رکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور کچھ لوگ چپس پیکٹ اور پلاسٹک کی بوتلیں سڑک پہ پھینک دیتے ہیں یہ سب بہت غلط بات اور پلاسٹک کا استعمال بہت کم کرنا چاہے آپ کو ایسا کیا لگتا ہے
جی دیکھو بھائی جان میں نے دیکھا ہے کہ دیکھو سب جگہ آج کل تو نگر پالکا بنی ہوئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ نگر پالکا دیکھو ہماری سیوا کرتی ہے کیوں کرتی ہے دیکھو صبح کے ٹائم بےچارے نگر پالکا کے لو آتے ہیں صفائی کر کے چل جاتے ہیں گٹھاچا گٹھا کر کے چلے جات ہیں جاڑو نکال کے ہے نا تو آپ دیکھا ہوگا کہ نگر پالکا کی گاڑی آتی ہے کچرے والی گاڑی آتی ہے ہر محلے میں آ ہے ہر سٹی میں آتی ہے آتی ہے نا تو لوگ باقی کیا کرتے زیادہ کر تو کچروں کو دیکو اس گاڑی میں نہیں پھینتے کیوں نہیں پھییکتے کیونکہ ان کو مل جا ہے کو کچرا کا ڈھیر ہوا کوئی کچرا پاتر ہوا دیکو اگر کچرا پاتر بڑھر جاتا ہے تو تو اس کو خالی کرانا کس کا فرض ہوتا ہے ہمارا فرض ہوتا ہے نا اب اس میں دیکو اک چیزیں سبزیاں پھینکتی ہیں ہمیک پرک کے کیمیکل مطلب ہر پرکار کی چیزیں پھییکتی ہیں ہم اس میں نا تو دیکھو گندگی ہو جاتی ہے تو سڈن دیکھو سڈن میں جو سبزی چڑتی ہے نا کچرا پات میں تو دیکھو بھ جان اس کو جو ہمارے محلے میں کچر آتا ہے اٹھے والا آتا ہے تو دیکو ہمیں اس گاڑی میں پٹکنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو عمل کرنا چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے لوگ با کیا کرتے ہیں کسی کسی ندی میں پھینک آیائے دیک کسی تالاب میں پھینک دیتے ہیں کیوں پھییک دیتے ہیں ان چیزوں کو بھ ہم بڑاوا ہم لوگے ہیں نا آپ نے بتایا کہ سرک ار ہمارے لیے انیک یجنا لاگو کر چکی ہے کہ دیکو کچرا کو کچرا پات میں پٹکی ہے لیکن آج کل کیا لوگ ان باتوں کو نہیں عمل کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کی ان کو پتا نہیں وہ سوچ پانچ منٹ جوور تھڑ آتا ہے ہم ابھی کسی کوئی گاڑی آئی ہے کچرے کی تو پانچ منٹ لگتے میں کطر پھینکنے میں جب ہم لوگ اتنی صفائی گڑکی کرتے ہیں تو ہمارے محلے کی ہمارے پارکوں کی ان کی صفائی کس کا فرض ہوتا ہے ہمارا فرض ہوتا ہے وجہ نہیں ہے
اور آپ نے بتایا کہ آپ نے بتایا کہ پلاس دیکو بھائی ہم پلاسٹک ا جلاتے ہیں نا آپ کو پتا ہے کو پلیتھیین جلاؤ آپ تو وہ کتنی دیر تک جلتی ہے وہ بہت دیر تک جلتی ہے کیوں چلتی ہے کیوں اس میں جب تک جب تک اس میں وہ رہتا ہے نا جل جاتی ہے تو پولیس آپ کو پتا ہے کہ موم بتی کی طرف پگلتی ہے وہ کی پہ غطتی ہے اس میںیک کیمیکل ہوتے ہیں انیک کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے چیزیں بجنے کی اب آپ نے دیکا ہوگا بھائی جان کی آج کل دیکو جانور ہوتے ہیں جانور دیکھو تھیلیوں کو کھاتے ہیں اخباروں کو کھاتے ہیں ہیں دیکو ان چیزوں کو کاتے وہ تو ان کے لیے نقصان ہے نا بھائی جان وہ چیز ہے اگر ہم کسی تھیلی کو پولیتھی کو اگر سڑکہ پٹکتے ہیں یا کسی جگہ پہ پ پٹکتے ہیں تو دھو جانور تھوڑی جانور کو تھوڑی پتا ہے جانور تو دیکھو جہاں پر چارا کھاتا ہے لیکن ان کو جو چیز دکھاتی ہے نا تھیلی اخبار یہ تو ماشاء اللہ ان کو کاتا ہے وہ کیوں کات ہیں بتاؤ آپ
جی جی جی ان کو کیا سمجھ میں ہے ان کو تو بس اناج مطلب ہے لیکن ان کوئی گان نہیں ہے کہ وہ پلاسٹک ان کے لیے ہانی ہے لیکن یہ ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جانور کے لیے ہے ہان کارک ہے اس کا جان لیوا ہے تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ا عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کہ اس کو ہانی ہوگا چاہے گغائےب بھینس اس سے مر سکتے اس کو نقصان ہوگا یہ سب سارے اور اپنے اور ہم اپنے بچوں لوگ کو اسکول بھیجتے تو ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے گھر بیٹھے کہ ہم کو آجو باجو اپنے مک اور اپنے گھروں میں ایسا کچرا نہیں پھیلانا چاہیے صاف صف
جی بھائییا دیکو بھائیان آج کل کے بچے بچے کیا ہوتے ہیں دیکو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی ابھیان چلتا ہے تو سب ابھیان میں آپ کو پتا ہے کہ اسکول کی اسکول کے بچے بھی آتے ہیں صفائی کرنے کے لیے آج کل کالج بچے بھی آج کل سفائی کرنے کے آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیوں ہم لگوں کو جاگروک کرنے کے لیے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کیونکہ ہم ان کی بات کا پالن کریں گے نا تو دیکھو آج کل گندگی نہیں ہوگی کچرا نہیں ہوگا دیکھو آپ کو پتا ہے کہ بچلاا جانور کیا جانتا ہے تھیلی ا تھیلی کو ہم کطر پات میں پٹکیں گے تو جانور نہیں کھا پائے گا کیونکہ ان چیزوں کو و ہم بڑھوا د رہے ہیں نا جبھی تو وہ جانور کھاتا ہے آپ نے دیکا ہوگا آجل کیا ہوتا ہے کہ کوئی ناشت کرتا ہے کوئی کھانا کھاتا ہے تو دیکھو ہاتھ دھو کے نا بس پھینک دیتے ہیں ان کو کچرے میں سائڈ میں پھییکا ہے ہم کسی جنگل میں پالٹی کرنے گئے تو دیکھو ہم کا پی کے کیا کرتے پالیتھین کو ان کو معافی کہتے ہیں تو بھائین یہ ہماری غلط ہے کیونکہ وہ پیتھیین اڑ کے کہ کھیت میں بھی جا سکتے اگر کھیتی کوئی اگر کسی کسان کے کھیت میں کوئی بلدنی کاغذ جاتا ہے تو دیکو اس جگہ کیا ہوتا ہے کہ کھیتی میں کہ تھوڑی کھیتی نشٹ ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے ان میں کیمیکل ہوتا ہے نا وجن مین تو وہ ہے نا یہ چیزیں کیمیکل سے بنی ہوتی ہے
اور پلاسٹک کبھی بھی کیا کہتے ہیں وہ مٹی میں مکس نہیں ہو پاتا وہ ہمیشہ سالوں پر ہزاروں سالوں تک ویسے رہتا ہے تو اس سے کافی ہانی اور فرٹیلٹی میں بہت کافی ہانی کرتا ہے
جی
یہی کرنا ہے کہ اپنے سمندر کنارے یا بیچ کوئی بھی اچھی جگہ جو گھومنے لائق ہو ادھر بھی ہم گندگی پھیلا کے آ جاتے ہیں ہم گھومنے تو چاتتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ لیکن وہاں پہ بھی ہم گندگی پھیلا دیتے ہیں تو یہ صرف ہم کو سب دھیان رکھنا ہے ہم کو دھیان رکھنا ہے اپنے پریوار کے ساتھ
اس سے کیا ہوتا ہے بائین دیکو ہم اگر ہم سمندر میں کوئی تھیلی کاغذ پٹکتے ہیں تو دیکھو سمندر کے جانور بھی ہوتے ہیں جیو بھی ہوتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے ہر چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے نا دیکھو ان چیزوں کو ہم عمل کریں گے نا تو دیکھو آگے کے لوگ ہمارے محلے کے لوگ یا ہمارے دیش کے لوگ ان باتوں کو عمل کریں گے نا جب تک ہم لوگ عمل نہیں کر پائیں گے تو وہ لوگ کیسے عمل کریں گے ان باتوں کا
جی جی جی بالکل بالکل آپ کا صحیح کہا تو
تول ٹھیک ہے بھائیان آپ سے بات کر مجھے اچھا لگا السلام علیکم بین خدافظ اللہ حافظ وھجن